وعلیکم السلام جی صبح بخیر آپ کو بھی صبح بخیر کیسے ہیں آپ جی اللہ کا کرم ہے ہم ٹھیک ہیں اپ ٹھیک ہو
جی بالکل بڑھیا
چائے پی تو ہاں چائے پی آپ نے کر لیا بریکفاسٹ جی ابھی ناشتہ میں نے نہیں کر کیا کیونکہ میں
اچھا اچھا ٹھیک ہے
باقی سر کے لئے بھی گئے تو ابھی ابھی تو اب کریں گے اللہشہ جی اپ نو ساڑھے نو بج رہے ہیں آپ کیا
تو آپ کے یہاں کب کیا جاتا ہے ناشتہ
تو آپ کے یہاں کب چل جاتے ہیں نا سات بجے سات سے آٹھ بجے تک اچھا تو آپ اب تو ساڑھے نو بج رہے ہیں آپ لیٹ ہو گئے ہو جی میں نے کہا کام کاج تھے کچھ تو اس وجہ سے صبح کی سحیر میں تھوڑا وقت لگ گیا
ٹھیک ٹھیک ٹھیک اچھی بات ہے کیا کرو صبح کی سیر تو آج کا موسم کیسا ہے بڑھیا ہے
تو آج کا موسم کیسا بڑھیا ہے موسم تو ٹھیک ٹھاک ہی ہے گرمی بھی ہے اچھی خاصی تو ہر جگہ ہریالی ہے تو دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے یہ ہریالی
ہاں بہت اچھی بات ہے
ہاں ہمارے یہ پسند ہے جی ہم تو مکھن اور روٹی کھاتے ہیں چائے کب پیتے ہیں جی نہیں ہمیں انڈی بالکل پسند نہیں پسند نہیں آپ بالکل بھی نہیں ایسا ہو سکتا ہے کسی نے س کو آٹی بھی پسند نہیں اتے ہ ایلرجی ہوتی ہے انڈو سےے میں کبھی کھا ہی نہیں ہوا انڈے بچپن سے ہی
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک تو مکھان آپ کو پسند ہے
ہاں جی یہ مکھن تو ہم ہمیں بہت پسند ہے دیسی کھی بھی
اچھا اچھا ٹھیک ہے
لیکن اس سے تو ہوتا ہوگ نا وہ موٹا بچچا بھی جی نہیں ہم صبح کی سر کے لیے بھی جاتے
اچھا آپ
کر توٹاپا ہوگا جی توازنن رکھتے ہو جی جی جب توازن رہے گا تو ہم جو بھی کھائیں گے تو ورزش کر کریں گے تو اس کا کوئی غلط اثر ہوگا خراب اثر جسم پر نہیں ہوگا تو آپ کی نظر میں انسانی ورزی جسمانی ورزی بہت ضروری بہت ضروری ہے بےحد ضروری ہے
ٹھیک ٹھیک ٹھیک
بھے ک جو ای جی ہے اگر ہم ورزش نہیں کریں گے سیاں دکھ نہیں پائیں گے سہارے کے بنا تھڑا میں چاہ رہی ہوں
ہوں ہ
تی عمر ضروری ہے ورنہ بیماریا د بیماریاں د انسان کو کھانے کے ساتھ ساتھ سب کچھ برقرار رکھنا ہوتا ہے ورزش بھی کرنی ہوتی ہے اٹھنا بیٹھ اپنا کام کرنا یہ بس کھانا اور بیٹھنا نہیں ہوتا ہے بالکل
ہ ہوں تو
کھائے بیماریوں کا شکار ہوگا کچھ خاص تو نہیں ہے جانا ہے کہیں پڑ پڑھائی کے لیے مدرسہ کچھ یہ آج تو اتوار ہے اچھا آج تو سنڈے ہے نا ی تو گھر کی صاف مارکیٹ بازار جی نہیں راشن تو لے لیا ہے ہم نے فی الحال دو چار دنوں کے لیے تو فی الحال دو چار دن ہم باہر نہیں جائیں گے ضرورت نہیں ہے تو تو پھر بھی آج دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں نا بازار کچھ کاب میں لے آتے ہیں بازار لگتا ہے آج ب جی ایسے دوست بنائے نہیں ہے کبھی کہ ہم باہر جائ وہ کرے یہ کرے محدود ہے ہمارا دایا اس پہ مختلف آ رہا ہے ہم ہوتی ہے تو میرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں کرنی ہی نہیں چاہیے کیوں کرے کون کسی پہ کیوں کرے ہم بھروسہ
اچھا ٹھیک اچھی بات ہے اپنی اپنی زندگی ہے اپنے اپنے حساب سے لوگ جیتے
جی بالکل تو ہم نے بھی صبح اٹھے ورزش کی صبح کی سیر کو گئے وہاں تاک پھر کام کاج کیے گھر کی کچھ اما کی مدد کی کاموں میں تو اب جا کے ہم ناشتہ کر رہے ہیں
اچھا ٹھیک بات ہے میں تو ابھی اٹھا ابھی نہیں ہ
لڑکوں کا بھی کیا ہے
کیا ہے ہم بھی کام کرتے ہیں آج اتوارے اس لیے کافی دیر تک سونے کو ملا
کافی دیر تک سونے کو ملا اچھی بات ہے سوئیے سوئیے دوپہر تک سوئیے
نہیں سوئے کہاں ہے بس بیٹھے ہیں ایسے
ایک پڑکانا ہی چاہے س مے پھر آپ سیدھے کھانا ہی کھائیے میں پھر آپ اپنے گھر والوں سے کھانے کی میز پر ہی ملیے سیدھا ناشتے کی میںز کی جگہ
نہ نہ بس ہم بھی اٹھ رہے ہیں نہ ہایے وہیں گے بڑھیا طریقے سے پھر دیکھتے کیا رہے گا
روز نہ بیچاہے رو گا آج تو چو ٹیک ہے ہےا ہاں جی میں کہہ رہی ہوں انسان کو روز روز نہانا بھی چاہیے تاکہ وہ گندگی سے دور تو ر آج آج گرمیوں میں تو روز ہی نہ آتا انسان کون آ تھا ہوا چار پانچ جن بعد سردیوں میں بھی تاکہ انسان بیماریوں سے دور رہ سکے
ہوں بالکل بالکل
ڈس ایسب ہے ہے بھی کہ صفائی جو ہے آدھا ایمان ہے
ہ
اچ تو اسی لیے اپنی صفائی کا خیال خود رکھنا چاہیے ہر کسی کو چش
مجھے آپ یہ بتاؤ آپ آج آج تک آپ اپنی زندگی میں آج تک کبھی جہاز میں بیٹھے ہو سفر طے کیا ہے جہاز
سفر طے کیا ہے جہاز میں جی بالکل ہم نے ہوائی جہاز میں سفر کیا ہے دو بار اچھا کہاں گئے تھے آپ جی ہم گئے تھے ہماری جو فلائٹ تھی وہ تھی سری نگر ٹو اتراکھنڈ نہیں نہیں ساری اترھنڈ کے لگتا ہے وہیں سے پھر دہرادور پڑتا ہے نا
ہاں وہی سے
دہرادن پھر ہاں پھر ہاں جی ہاں جی تو کیا کام کس کرب سے گئے تھے؟ ٹرپ پر گئے تھے ادارے کے ساتھ کام لڑکیاں اچ بات تو مجھے بتاؤ جب تو جب آسمان میں ہوائی جہاز اڑتا ہے تو نیچے کا نظارہ بادلوں کا نظارہ کیسا خوبصورت ہوتا ہے بے انتہا خوبصورت ہوتا ہے گرمی لگا جی جب جہاز چل وہ بہت تیز جیسے جیسے گن میں سے گولی نکالتی ہے نا تو بالکل میں اس اسپیڈ سے چلتی ہے تو تب ڈر لگتا ہے حالانکہ جب وہ اوپر کی اور چڑھتی ہے یعنی کہ جب وہ ٹیک آف کرتی ہے جی تو تب بھی کافی ڈر لگتا ہے پہلی بار جس کا ہو پہلی بار میں تو ڈر لگتا جی تو پھر کیا اللہ کا نام لیتے ہوئے ہم نے وہ اڑان بھر دی
جی جی
اور پھر ہم کھڑکیوں سے بھی ہم نے کافی اچھا نظارہ دیکھا اور اوپر جتنا ہم اوپر گئے ہمیں نیچے کا جو ہے نا وہ سماں بہت چھوٹا نظر آ وہ علاقہ ہمیں بہت چھوٹا نظر آنے لگا بالکل ایسا تو ہے ہی ہے اور پھر بادل بادلوں میں ہم تھے بڑا ہی وہ خوبصورت اور دلکش منظر تھا اور پھر جب زمین پہ لینڈنگ کی باری آئی تو توب پتا ہی نہیں چلا تو وہ بہت اچھا سفر رہا اور پھر جب ہم دوسری بار چڑھے تو ہمیں بالکل بھی ڈر نہیں لگا انفیکٹ حالانکہ بہت مزہ آیا وہ تو ہے ہی جب انسان پھر بار بار چڑھتا ہے تو ڈرد ختم ہوتا ہے جی
بالکل
آپ بتائیے اپنے بارے میں کچھ آپ کیا سنیں گے ہمارے بارے میں جو بھی آپ بتانا چاہے کچھ بھی بت نہیںے کو تو بہت کچھ چتنا وقت
ج
اب جتنا ہی ہے ا اتنا ہی کم تھوڑا سا ہی کچھ کہہ دیجے کہے دیجے کیا ہم بھی چڑھے ہیں ایک دو بار ہوائی جہاز میں ہوں ہم بھی گئے ہیں ایک دو بار ہوائی یاترا پہ تو ہم نے بھی بہت مزے کیے بہت اچھے اچھے نظارے دیکھے ہم نے ج ب کا جو ہے بازار ادھر کی جو حالات ہیں معاشرہ ہے ماحول ہے سب کچھ دیکھ کے آئے کہاں کا ہم گئے تھے حیدرآباد
ا جی بالکل
چلو پھر آپ سے ہوتی ہے بات نہیں اب ہم کریں گے چل جانا
اچھا ٹھیک ہے کرتے بعد اللہ حافظ ہاں